او ہیلو
ہیلو
السلام علیکم افروج بھائی
وعلیکم السلام کلام بھائی
اس گھر میں سب شکر ہیں نہ سنائے خیریت سے ہیں
جی بھائی کام کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے پتاہ ہے گھر میں سب خیریت ہے
ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے امی ابو کی طبیعت کیسی ہے
ماشاء اللہ ان کی دعا ہے سب شکر سے تھوڑی شکایت ہے آپ دعا کیجیے گا
انشاء اللہ بھائی نماز پڑھ لی
ب سنی بچوں کی تکلیف کیسی چل رہی ہے
ٹھیک ہے اپنا بتائیے ہیلو
بےشک اولاد کی دان کی تالکہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے
ہوں
ہیلو
ہیلو فرس فاسٹ سھھیجے فرٹ سے گھر میں سب خیریت ہے ہیلو
ہاں سب خریت ہے
آواز نہیں جا رہا ہے کیا
بس بس کیا آ رہا تھی آ کا آواز
اور بتائیے
سب ٹھیک ہے کام کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پاتا ہے گھر میں سب خیریت سے ہے نا
ہاں ہاں سب خیریت سے ہیں آپ خیریت سے ہیں نا الحمد للہ سب خیر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے امی کیسی ہے آپ کی
مسالا ان کی دو دعا ہے بس شوگر کی تھوڑی شکایت ہے آپ دعا کیجیے گا
چال ضرور اللہ فدہ دے امی
مہ امین اور بچے کی تلیم کیسی چل رہی ہے
الحمد للہ سبحان مدرسہ بھیجا ہوں صبح مدرسہ ہے جہوں شام کو اسکول اللہ نیک بنائے
بشک اولاد کے چھین تعلیم بہت دولت ہوتی ہے
ہاں چائے پی لیے
نہیں بھائی تقسف مت کیجے بس ایک گلاس پانی لا دیجے
ارے کیسی بات کر رہے ہیں یہ تو اپنی ہی گھر ہے
اچھا غلام بھائی جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں جلاسا ہے نہیں
ان ان شاء اللہ ضرور اللہ توفق دے
بہت اچھا ہے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ
پر بھی ہے تھوڑا سا
سیکنڈ سے
غلام بھائی صاحب بتائیے اپنا
سب ٹھیک ہے
کیسا چل رہا ہے بزنس
بجنس ٹھیک ہی چل رہا ہے
او ابھی کیا کیا چل رہا ہے بجنس
تو ابھی فی الحال میرا تو مرغی فارم کا دکان ہے اسی میں تھوڑا بہت منافع نکلتا ہے جو ہوتا ہے
میرے حساب سے بکت اگر ویسا ہو آپ کا ایریا تو تالاب ولاب ہو تو بکت میں بھی بہت فائدہ رہا ہے اس میں
ہاں ہے تالاب لیکن اس میں پانی ابھی نہیں ہے تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے تو اچھا رہتا بکر بھی خرید لیتے آپ کا صلاح بہت اچھا ہے
بارش ہوئے گی اس سیزن میں نا اپ کم سے کم دو سو تین سو اگر بکت کے بچہ خرید لیتے ہیں تو انڈا آپ کا گھر سے ہی اٹا کے لے جائے گا تھوک میں
ہاں ہاں اور بتائیے آپ کا بزنس کاروبار کیسا چل رہا ہے
میرا بھی چل ہی رہا ہے کیسے بھی ملا جلا کے
سب کہیں گھومنے وومنے کا پلان ہے
ہمم ہاں چلتے ہیں نگرگر طرف پلان تو بنایا ہیں پہلے ہم لوگ فیس ٹو فیس ملتے ہیں
ہاں ہاں
اور بات چیت کرتے ہیں
ہاں ہاں سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ دونوں جاتے ہیں گھوم بھی لیتے وہاں ا دللی میں کپڑا بہت سستا سستا ملتا ہے یہ قلوں پہ تو وہیں سے ہم لوگ مال اٹھا لیتے ہیں اور گھر پہ کپڑا تبھی دکان کر دیتے
دلی میں سستا کپڑا ملتا ہے
ہمم
ہمم کپڑا کا بھی بزنس ٹھیک ٹھاک چلے گا نہیں
ہمم
دیکھتے ہیں ابھی تو میرا چل رہا ہے یہ کررانہ دکان سوچ رہے ہیں بزنس آگے تھوڑا بڑھانے کے لیے
ہاں ہاں ضرور
کپڑا دکان بڑھیا س ل دیا پھر وہاں سے اٹھائیں گے اور یہاں سے سیل ہوگا
ہاں ہاں آپ کا گاؤں میں کتنا کررانہ دکان ہوگا
میرا گاؤں میں یہ کم سے کم دس بارہ ہوگا بستی بہت بڑا ہے ہ
تو آپ کا بستی میں ہے دکان
ہوں بستیے میں بستیے میں ہے تھوڑا روڈ پہ ہے میرا گھر
ہاں
وہاں پہ چوک ہے تین مہان چوک ہے تو چوکے پہ دکان ہے اچھا خاصا انکم ہو جاتا ہے ایک دن کا بارہ تیرہ سو روپے آ جاتا ہے ہوں
گھر میں اپنا بیوی بال بچہ کو دیکھتے ہیں تھوڑا بہت انکم بھی آ جاتا ہے گھر کا خرچہ بھی نکل جاتا ہے
ہی
اور بتائیے
اور سب اللہ کے دین سے سب خیریت ہے بس می کا تھوڑا سا شوگر ہے وا کیجیے میری امی کو تھوڑا جلدی ٹھیک ہو جائے
ہاں ضرور اللہ کرے کہ آپ کی امی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائےیں سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ گھومنے جاتے تو آپ کا امی ابو میرا امی ابو اس کو سھ میں لے کر گھما دیتے ان کا عمر ہو گیا ہے نا
ارے بہت بہت اچھا سلاح دی ہے آپ نے بہت اچھا سلاح دی ہے غلام جی ہم بھی یہی سوچ رہے تھے جب تک زندہ ہے تب تک گھما دیتے ہیں اچھا وچار ہے آپ کا آپ کا بھی سوچ اچھا ہے
ہوں
ہوں آپ غلام جی بتائیے موسم کیسا رہا ادھر
ٹھیک ہے کل تھوڑا بہت بارش ہوا تو دھان کا کھیت بن رہا ہے ادھر میرے گھر طرف
ٹیک ہے دورو سور سے میں نے کھیتی کا پروگرام چل رہا ہے نا
ہوں اسٹارٹ ہو گیا آج سے
ایسے اسٹارٹ ہو گیا روپنی اسٹارٹ ہو گیا
روپنی اسٹارٹ نہیں کھیت بننے لگا مطلب اس میں پانی ڈال کر کاادو ہونے لگا کیچڑ
اپنی کیا ملتا ہے روکنے کے لیے باہر تولاتے ہیں کہ گاؤں میں مل جاتا ہے
گاؤں سے بھی مل جاتا ہے نہ تو پھر گاؤں والا نہیں بزی رہتے ہیں تو باہر سے لانا پڑتا ہے
کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی گام ج لوگ کا ادھر
ان لوگ کا چار سو ایک دن کا
کلاف لگے کہ صرف چار سو
پلا پلا کر چار سو
وہی دال چاول صبح کھائے گا نا دال چاول و یہ سب میں ایک ٹائم کھائے گا توم خود لگ رہا کہ صبح کھائی ہی کاتا ہوا گھر سے بارہ بجے شاید کھانا کھاتےے
ہاں ہاں اور اگر پیسہ نہیں دیجیے گا تو چاول لیتے ہیں بارہ کے جی ایک دن کا
ایک دن کا بارہ کلو کوٹا والا
کوٹا والا چاہے گھر والا کوئی بھی
ہ آ را کیا ان لوگ ابھی ٹھیک ہے نہیں بار چار سو ملتا ہے بارہ کلو چاول اگر مل جاتا ہے تو کافی ہے
پیسہ سے زیادہ ان لوگ کا اچھا رہتا ہے چاول زیادہ سوتے ہیں کہ چاول گیہوں مل جائے تو اچھا رہے گا
ہاں ہاں صحیح بولے
آج کل چاول کا بھی ریٹ تیس پچیس ہو ہی گیا ہے
ہوں چھبیس چھبیس چل رہا ہے ہمارے یہاں
چھبیس چل رہا ہے نا تو دیکا جائے تو چار سو پیسہ سے زیادہ اسی کا ہو جائے گا بارہ کے جی کا نہیں
اگر ہم پچیس کے اگر لے کے چلتے ہیں نا پچیس کو لیکھتے ہیں تو ہو جائے گا ان لووں کا تین سو ہوتا ہے
ہوتا ہے کھانا پینا تو ہو ہی گیا نا ملا جلا ر وہی ہو جاتا ہے
جی دیکھیے اگر روپا میں ہم کو اگر آدمی چاہیے تو ہم کو بھیجیے گا ادھر سے آپ
ہاں سر اویلیبل ہے یہاں میرا گاؤں میں بہت میرا گاؤں میں سب آدھا روپنی کرتا ہے مطلب ادھر ہے نا
ہاں ہاں
جتنا کسان نہیں کما پاتا اتنا ادھر کا ب جو کر تے ہیں نا روپتے اتے ہیں نا دان ان لوگ زیادہ کما لیتے ہے اناج
ہاں ہاں صحی بولے
اور بتائیے ادھر دھان ان کچھ شروعات ہوا کہ نہیں
سب بڑھیا ہے ادھر چل رہا ہے ابھی ہم لو کا آج سے روپ اسٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا نہیں میں نے بغل کا ہو گیا ہے روپا اسٹارٹ کر دی ان لوگ
ہاں
اب غلام جی آئیے آئیے کبھی گھر پہ چائے پانی ہوئے
ا تھوڑا سا سیزن چل رہا ہے دھان کا ن ادھر سے کلیئر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آئیں گے
کب ہمارے یہاں آپ آ رہے ہیں
سوچ رہتے کہ ادھر سے دھان ان کا فصل کر لیتے کا کوا دیتے اس کے بعد آتے
ضرور ضرور آپ ایک بار ہمارے یہاں پر آ رہیےدر
ہاں ہاں ضرور تشریف لیں گے
ہوںوں
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
خدا حفظ
خدا حافظ